وہ
سلامہل ہی خوب
وعلیکم السلام
کیا حال ہیں آپ کے
سب بڑیا ہے بڑی بائی
تو میں آپ کو ایک آپ کے ٹاپک کیا ہوگی بڑے بھائی آپ آج بات نیکی
اچھا بڑے بھائی تو کیا بڑے بھائی
آج کی ٹاپک کیا ہوں گی بات کرنے کی
کیا
ٹاپک کیا ہوگی بڑے بھائی بات کرنے کی
تو آج ہم لوگ ٹاپک کچھ الگ چیز پہ کرتا ہے نا جیسے کہ میں نے ابھی ہم لوگوں نے ایک ٹاپک پہ بات کر لیا اب اس پہ دوبارہ نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی ایسا ٹاپک چوز کرتا ہم لوگ کو جس میں ڈیبیٹ کرنے میں مزہ آئے
اوکے ہی ھ یوز لائک آپ میں آپ کو ٹاپک بتا دوں گا سر ابھی ابھی یاد نہیں آ رہی مجھے
اچھا بڑے بھائی
جی تو میں آپ کو تب تک اسٹوری بتا ہوں تب تک آپ اپک یاد رکھنا آ میں آپ ٹھیک
اچھاٹھیک ہے بڑے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے
تو آج کیا ہوا کہ لائک جو آج ہنگر اسٹائک تھا ہمارے یہاں پہ گھر میں
ہاں ہاں بڑے بھائی آپ کے گھر میں ن ہنگر اسٹائک تھا ارے ہنگری اسٹائک تھا
جی ہم لوگ کوکروج جنتا پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں
تو میں کیا جان سکتا ہوں کہ جو سی جی پی کو سپورٹ کر رہے ہو
جی جی جی جی
ان پارٹی کے مدعا کیا ہے
تو سر مدا یہی ہے کہ مدا ہے سر
تو سوچے سنیے بھائی جان اس پہ ہم لوگ ڈبیٹ نہیں کرتے ہیں کوئی اچھا ٹاپک ڈھونڈو کوئی اچھا ٹاپک اسی یا پھر ایسیے ہاں ہاں اسلام
اچھا اچھا مان لیجیے سر
ہاں جی بڑے بھائی
کہ اگر اسلام میں کوئی انسان ایک انسان ہے اس مسلمان ہے وہ پانچ وقت کی نماز ادا نہیں کرتا وہ بٹ لتا ہے اپنے من میں کیا ادا کروں گا اور وہ قرآن شریف یا چاہے جو بھی چیزیں ہوں
ہاں جی بڑے بھائی
ان ساری چیزوں کو انگلش میں سنتا ہے انگلش میں باتیں کرتا ہے ان سب چیزوں کو ٹھیک ہے
ہاں ہاں
قرآن شریف تو کوئی لینگویج نہیں ہے نا
ہاں دیکھیے آپ دیکے ایک بتا بات بتا رہا ہوںیکھو قرآن صرف عربی میں پڑو گے آپ
ہوں ہوں
تو اردو یا ہندی میں بھی اس کا وہی معائنی نکلے گا جو آپ انگلش میں پڑھو گے
اب اردو میں پڑو ہندی میں پڑو سارا سم ہی ہے بڑی بھائی
ہاں تو اس میں کوئی ڈبیٹ نہیں ہے دیکھو ابھی ہم لوگ یہاں ہندی ہیں ہم لوگ یہاں عرب عربک پڑھتے ہیں اب آپ جاؤ گے باہر یونائٹیڈ اسٹیٹ وغیرہ میں تو ادھر انگلش میں بھی پڑھتے ہیں قرآن شریف تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بس یہ ہونا چاہیے چاہیے کہ کہیں بھی قرآن شریف کا کوئی بھی حرف یا کوئی بھی معنی
ہوں ہوں
اس انگلش کے انگلش ورڈ کے دائرے میں خراب ہو گیا ہو
جی آپ ایک چیز تو سنیں اور
ہوں
کہ وہ انسان اگر نماز بھی نہیں پڑھتا اور قرآن بھی نہیں کرتا لیکن کرنے کی کوشش کرتا بٹ وہ بہت اچھا انسان ہے اندر سے بڑے بھائی
ہوں
بہت اچھا انسان ہے مطلب وہ کسی کے بارے میں برا نہیں سنتا سوچتا کسی سے اس کا جل نہیں ہے
ہوں
بس اپنا کام رکھتا ہے
اچھا
کھا نہیں پنکتا کانا کو پورے اچھے سے کھا ہے
ہاں
وہ اچھی سوچ رکھتا ہے بڑے بھائی کسی کو لڑکی کو نہیں دیکھتا تو کیا وہ ایک اچھے مسلمان سے اچھا نہیں ہے سر ایک جو مسلمان سب ایک وٹ وٹ وٹشن کمونٹی نے دیا ایک جو مسلمان روز نماز کر رہا کتاب کر رہا لیکن لڑکی ہوتے ہیںسے مسلمانوں بیسیے ہر ایک گھر ہر گلی میں ہوتے ہیں
ہاں
لڑکی بھی لڑکی تارتا ہے گالی گالیا دیتا ہے نماز پڑھنے میں گ گالی نہیں دیتا بٹ نماز کے بعد گالی دیتا ہے
ہوں
اور جلتا ہے اور جل جلنا تو ایک انسان کی بہت بڑی خوبی ہے سر ہر ایک لوگ جلتا ہے کتنا بھی ٹھیک ہے اور اور وہ جلتا بھی ہے بٹ نماز کے وقت کچھ نہیں کرتا نماز کے وقت سب سے شانت رہتا ہے سیدھا رہتا ہے اور ایک جو بندہ نماز کتاب نہیں کرتا بٹ سب چیز میں وہ اچھا ہے
اچھا
کون بہتر مسلمان ہے سر آپ کے لیے
تو آپ پہلی بات اب میں آپ کو اس کا جواب بہت
اور یہ جو یہ جو میں نے بولا نا ناز نماز کے وقت اچھا رہتا ہے اور گالی گلوج کے بات کرتا تو وہ نبے پرسینٹ مسلمان ہوتے ہیں سر
تو پہلے پہلے سن لو پہلے سن لو میرا جواب سن لو پہلے پھر اس کے بعد آپ بولیے گا نا دیکھیے آپ نے کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے
جی
مگر
ہوں
وہ اندر سے سچا ہے دل سچا دل سے ہے اللہ کو مانتا ہے ایمان رکھتا ہے ایمان رکھتا ہے
جی جی
مگر وہ نمازنیتی
جی
تو پہلی بات میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب وہ اتنا اچھا انسان ہے
ہوں ہوں
ابھی آپ وہ جو سوال رکھے اس کو بد میں رکھیے گا میں آپ سے مطلب دوسرا سوال پوچھ رہا ہوں اس کو اس سوال کا جواب میں دوں گا
ہوں
جب وہ اچھا انسان ہے اللہ کا ماں منتا ہے
ہوں
محمد مصطفی پر ایمان رکھتا ہے سارے اولیاء کرام کو مانتا ہے تو ایسی کیا سمسیا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا
سر اگر وہ دیکھیے میں نے بولا وہ نماز پڑھے گا لیکن ابھی ابھی وہ شاید کسی اور کام میں بزی ہے پڑھائی میں بہت بجی
ہاں تو دیکھیے اب سنو اب اب میں بتا رہا ہوں آپ کو تو اب یہاں پر بات یہ ہو گئی کہ اب اسے کوئی مجبوری نہیں گھیر لیا ہے
جی
تو جب اس کو مجبوری میں گر لیا ہے تو اللہ تعالی خود فرماتا ہے
ہوں ہوں
کہ اگر تمہیں کوئی ایسی مجبوری ہے
ہوں ہوں
جس سے تم کو نماز چھوڑنے تک کا بھی سفر کرنا پڑے
ہوں ہوں
یا پھر یہ یہ مجبوری تمہارے آنے والی کل کے لیے بہتر ہو
ہوں ہوں
جو تمہارے اھی تمہارے آنے والے دن میں تمہارے بچوں کےےھوشیہ کے لیے اچھا اچھا ہو تو تم نماز چھوڑ سکتے ہو
اوبسلی ابسلی سر
مگر آپ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں
ہوں ہوں
کہ آپ کو جوا کھیلنا ہو تو نماز چھوڑ دو آپ کو دارو پینا ہو تو نماز چھوڑ دو
میں نے وہی بولا آپ میں نے آپ سے کمپیریزن کیا سر اور آپ بتائیں
دیکھو اب کمپریزن کی بات آئے گی نا
نہیں میں نے آپ کو ایک پہلا انسان رکھا دوسرا انسان رکھا
ہاں دیکھو دیکھو میں نے پہلے بات تو آپ کو بتا دیا اس کے بارے میں مجبوری کے بارے میں میں نے آپ سے پوچھا اس کا جواب میں نے دیا اب میں آپ کو بتات ہوں اچھا انسان کون ہے
ہوں ہوں
تو اللہ کی نظر نظر میں
ہ
جب تک وہ نماز پڑ رہا
ہوں ہوں
وداؤٹ ایننی گالی
ہاں
وداؤٹ کوئی گنا
ہاں
جی جی
تب تک تو تب تک تو وہ ثواب میں ہے
ہوں ہوں
اس سے سواب ملے گا
ہوں
لیکن
ہوں
جب وہ غلط یا حرام کام میں کرے گا
جوں
تو وہ کام حرام ہی میں آئے گا
ہوں
اور وہ انسان غلطی ہی کہہ لائے
تو وہ جو ناز پڑا تھا اور اس نائنٹی پرسینٹ مسلمان یہی ہوتا پڑھا بائی نماز
تو دیکھیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے دیکھیے آپ ہی کہ ایک دو آدمی کو دھ کر نائنٹی پرسینٹ مسلمان پر آ یہ دعوی نہیں کر سکتے
جی میں نے جتنے بھی لووں کو دیکھا آج تک محلے محلے میں بعد میں جا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں بچ میں تو ویسے ہوتے ہیں سر
تو دیک بچپن میں دیکھو
انیس بیس سال کی لونڈنے کی بات رہا ہوں سر میں انیس بیس سال کی لونڈنے کی بات کر رہا ہوں میں
ہاں تو دیکھو ابھی جو دور چل رہا ہے بڑے بھائی اس دور میں ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے جو چاہتا ہے کہ میں نمات پڑھی آپ میری بات کو سنیے گا
جی جی جی
ایسا کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ نماز پڑھو وہ چاہتا صر کہ بنا نماز پڑے بنا کچھ کام کہ میں آرام سے سویا رہوں اور جنت میں چلا جؤں
نہیں سر نہیں نہیں میں نے میں نے آپ کے پہلے ایک پہلے لڑکے کی بات کی اور دوسرے لڑکے کی بات کی دوسرا لک نائنٹی پرسٹ ہوتا سر
ارےپ پہلےیری بات سنی نا بڑی بھائی
جی جی
آپ مان چلیے آپ یہاں پہ آ رہے ہو ٹھیک ہے
ہوں ہ
آپ یہاں کے ماحول کے بارے میں جان رہے ہو
ہاں ہاں میں میں انڈیا کے مال کے بارے میں جان ہ بھائی انڈیا کے مال کے بارے میں پورا جان رہا ہوں
آپ پوری انڈیا کو کیسے کہ سکتے ہیں دعوا کیسے کر سکتے ہیں ہم کو یہ بتائیے
سر جی جب تک لینگویج اور کلچر سے ہے نا انسان نہیں بدلتا انسان نہیں بدلتا سوس سوسائٹی تھوڑا بہت بدل سکتا ہے
اب یہ بتائیے کہ اب اسی لینگویج میں بہت لوگ تو اچھے انسان ہیں نماز پڑھتے ہوئے بھی جیسے کہ آپ امام صاحب کو دیکھ لو
میں دس پرسینٹ کی بات نہیں کرا سر
ہوں
جو انسان دن بھر اس کے پیچھے لگیا ہے میں اس اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں تو میجورٹی کی بات کر رہا ہوں میجوریٹی انڈیا میجوریٹی
تو آپ آپ ہم کو یہ بتائیے کہ آپ دعوی کیسے کر سکتے ہیں کہ نبے پرسینٹ جو مسلمان ہیں وہ ویسا ہی ہیں کیونکہ وہ بھی دس پرسینٹ میں آ رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو لینگویج کلچر نہیں بدل رہا ہے وہ بھی دس پرسینٹ میں آ رہ ہیں اور جو میجوریٹی میں وہ بھی دس نببے پرسینٹ میں آ رہا ہے کا بھی کلچر اور لینگویج سب سے وہی ہے
کیونکہ وہ اچھے سوسائٹی میں ہیں اور بچپن سے وہ اس تعلیم کو پائے ہیں کہ اور بچپن سے وہ مسجد میں جو بچہ رہتا ہے نا سر
ہاں تو آپ یہاں یہ سیدھا سیدھھی بولو نا یہاں سیدھا سیدھا یہ بولو نا کہ آپ یہاں سیدھا سیدھی یہ بولو نا کہ یہ آپ کا وہ جو انوائرمنٹ
تو انوائرمنٹ پورا انڈیا کا سیم ہے سر
تو اسی سیم میں تو دس پرسینٹ بھی آ رہے ہیں تو وہ کہانی خراب ہو جا رہا ہے مطلب کیا وہ نہیں نہیں وہ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انڈیا سے الگ دس پرسینٹ تک ہوا ہو انڈیا ہے نا
ویٹ ویٹ ویٹ سر ویٹ آپ غلط سنیے مسجد میں جب پچاس لوگ ہوتا ہے
ہوں
اس میں کل م کہ بیس پرسینٹس لوگ ایسا ہوگ سر جو اچھاگ بہت اچھا ہوگا بت سیدھے طریقے سر پڑتا کو سدت سے بنا گالی دیے بنا گلوچ کیے لیکن اس مسجد میں بھی آپ کو تیس لوگ ایسے مل جائے گ نا سر جو گالی دیتا ہے بدماس سے بہت حرامی ہے سب چیز کرتا ہے
اس تیس پرسینٹ میں تو ہم لوگ بھی آ سکتے ہیں اھر
تیس نہیں میں مسجد کے پچاس میں مسجد کے ہم لوگ تو ہیں ہی سر ہم لوگ کہاں ہیں ہم لوگ ہیں ہی اس میں
تو دیکھیے اب آب اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے پہلے سوال یہ پوچھا
ہوں
کہ دونوں میں سے بہتر کون ہے
نہیں نہیں آپ اس کا جواب دیجیے جو مسجد میں جو پچاسوگ ہوتے ہیں نا مانی لیجے پچاس لوگ ہیں
آ
اس میں بیس لوگ جو بیس لوگ اچھے ہیں سچے ہیں نیک سے پڑھتے ہیں نماز وماز امام کی عزت کرتے ہیں وہ آ کےے دس پرسینٹ میں کیونکہ دس پرسینٹ میں جو نکل کے جا رہے ہیں نا سر
ہاں
انڈیا سے یہاں سے دس پرسینٹ نکل کے ج رہے ہیں اور جو پچاس تیس پچے جوور ہے گیا نا بدماس کیونکہ مسجد میں جب ان کو بچپن سے اتنا اچھا انوارومٹ ملنے کے بعد اگریس تیسوگ بدماش ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہے سر مسجد میں مسجد کے بچے لوگوں کو
ہوں ہ
اور جب تو جب پچاس میں جب پچاس میں تیس لوگ ا بچپن سے اچھا تعلیم ملنے بعد بھی بدما ہوا رہے ہیں لوگ تو ادھر ہزاروں لوگ مسجد نہیں جاتے ہیں بچپن سے ہی
اب آپ کسی کے انتر آتما کو نہیں سمج سکتے کیوںک آپ جو جس کو دس پرسینٹ میں ڈال رہے ہو
ہوں ہوں
ان کے اندر میں بھی یہ سب یہ ساری کوالٹی ہوگی جو نبے پرسینٹ والے میں ہوگی
بٹ وہ چھپاتے ہیں نا سر اس کو اس کو نہیں رکھتے نا اپنے
ہاں تو دیکھیے وہی چیز ہو گئی نا وہی چیز ہوگئی نا کہ دیکھیے کوئی آدمی کوئی جو مطلب دو گ آدمی شرابی ہے ٹھیک ہے
ہوں ہوں
تو ایک آدمی کو پور محلہ جان رہا ہے کہ یہ سر اابی ہے
ہوں
مگر دوسرے آدمی بھی پیتا ہے لیکن اس کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ شرابی کیکہ وہ چھپا کے پی رہا ہے
ہاں تو آ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مسجد کے بچے وہ چھپاتے ہیں نہیں سر وہ ہٹاتے اپنیغلطی کوالٹی کو
دیکھیو ہٹاتے نہیں ہیں بھیا دیکھیے آپ ہم کو بتا رہے ہیں جیسے کہ وہ جو سنیے نا پہلےنیے ارے پہلےنیے پہلے سنیے پہلے سنیے وہ جو مدرسے کے لڑکے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے
ہوں ہ
وہ جب کوئی چیز کو کام آرام کام کرنے میں جب ان کو مزہ آنے لگتا ہے
ہوں ہ
یا ان کی لت لگ جاتی ہے
ہوں ہوں
تو اس کام میں وہ مجمول ہو جاتے ہیں
ہوں ہوں
اور وہ کام وہ کہیں سے بھی سیکھے اس سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کے کے دائر مطلب وہ جب اس کام میں مدمول ہو جاتے ہیں
ہوں ہوں
تو آوبویس بات ہے کہ وہ اپنے اندر کی اچھی عادتوں کو دور ہی ہٹائیں گے برے کام کرنے میں
تو وہی تو فرق ہو گیا بھیا کہ جو بیسوگ اچھا تھا تیس لوگ بدمار تھا تو میں تیس کی آپ تیس کی بات کر رہے ہو جو بیس لوگ اس چیز کو نہیں اس طرف نہیں گئے نا
وہی تو دس پرسینٹ میں آ گئے جو بیس لو
تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی میں نے ابھی میں نے کہا کہ ایک آدمی دارو پیتا ہے مگر اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا
ہاں
تو وہ محللہ کے اندر میں اچھا
ہاں
تو وہ کوالٹی وہ بھی آدمی سیکھا
سر اچھا ہاں ہاں
ر پہلے سنو وہ مان لو کہ وہ کوالٹی وہ بھی آدمی سکھا
جی جی
مگر وہ